ہلو السلام علیکم ولیکم م السلام باجی کیسے ہو
اور کیا کر رہ تھی
کچھ نہیں بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ آج کل ہمارے جیون میں اچھی عادتوں کو اپنانا کتنا ضروری ہو گیا ہے نا
بس باگم باگ د لگی ہو رہی ہے
کل بٹ اس کے اندر ہمیں آپ اپنی اچھی کچھ اچھی عادتوں کو بھی اپنانا پڑے گا
ہوں
اپنی زندگی میں آگے کامیاب ہو سکتے ہیں اچھی عادتوں کو اپنائیں گے تبھی تو ہوگا نا سب کچھ
بالکل اچھا عد تووں میں سب کچھ شامل کرنا چاہیے اپنی اپنی جیسے ہو بھی ہو کچھ بھی جیسے کسی کو کھانے کی مجھے کھانا بنانے کی بہت ہے
نہیں بڑھیا بات ہے نا اس مٹو تمہیں کوکنگ کرنے کا شوق ہے
ہاں میں یوٹیوب پر دیک کیوں جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے میں ضرور ٹرائی کرتی ہ
چلو بڑھیا ہے یہ تو پھر تو تمہیں تو بہت اچھی میرے کو لگتا ت کوکنگ کرنی آتی ہوگی اچھا اچھا کھانا بنا کے کھلاتے ہو گے آپ
ہاں ہاں بالکل ابیا ان
ضرور ضرور ہم بھی آئیں گے آپ کے گات کا کھانا کھانے کے
مٹر قمہ بناتی ہوں میں بہت اچھا
چل بڑھیا ہے پھر تو
مجھے بہت شوق ہے نئی نئی چیزیں دیکھنے کا پہلے اور پھر اس سےی استعمال کرنے کا اپنی زندگی میں جیسے میں بہت پودے دیکھتی ہوں کہ اس سے کیا ہوگا ایک ہاں میں نے ایسے ہی میں گوگل پہ دیکھ رہی تھی کہ اپراجیتا کا پودا
اچھا اچھا
تو جب وہ میں نے دیکھا اس کے اتنے فائدے بتائے ہیں بہت ہی زیادہ
چلو وہ تو اچھی بات ہے نا دیکھو ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز میں انٹرسٹ آتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے جیون میں بھی اس چیز کو اپنائیں اب ج کو آپ نے دیکھا کہ سے کتنے فائدے ہیں
بہت فائدے ہیں را جی تک کے تو میں نے اسے اگایا حالانکہ کہ میں کسی کے لگ رہا تھا وہ میں اس کیے وہ ایک ایسی رہتی ہے جیسے م مٹر نہیں رہتی مٹر کی فلی ہاں تو اس کے میں نے بیج لگا کے اگائے جب وہ اگے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی
نہیں اچھا لگتا ہے دیکھو بٹ ا تو بھی اپنے بچوں کی طرح یہ ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں ویسے ہی پودے بھی ہوتے ہیں جتنا اچھا ہم ان میں کھاد پانی ڈالیں گے وہ اتنے ہی زیادہ وہ ہوں گے
دیکتی ہوں روج ان سے بات کرتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے
چلو بڑھیا ہے اچھا لگتا ہے یہ سب چیزیں تو کرنی
ہاں اچھا تم نے تم دیکھنا اس کا اپراجیتا کا جو پھول ہوتا ہے نا اگر اس کی ہم چائے بنا کے پیے تو اس سے دماغ میں سکون رہتا ہے اور پیٹ بھی صحیح رہتا ہے اس سے
اچھا مطلب اس کی فلیاں بیچ میں چائے کے بیچ میں ڈال دیں گے تو
اس کے جو پھول آتے ہیں اس کیا آتے ہیں جامنی کلر کے
اچھا اچھا جو اوپر اسکول اگھتے ہ
ہاں چاہے جی اس میں وزن کم بھی ہوتا ہے وہ بہت چل رہا ہے وہ تو آن لائن بھی بکتی ہے
اچھا اچھا اچھا ہاں میرے کو لگ رہا ہے میں نے بھی س دیکھا ہے کہیں پر کی لوگ پانی میں ڈال کے اس کے پھولوں کو ابال کے پسند ہی کیا بولتے ہیں اسے ہیبیکس
نہیں نہیں وہ نہیں وہ ہو گئی وہ تو ہے ب ک سے الگ ہو گئی وہ تو گڑ کا پھول ہو گیا
اچھا
جو دوسرا ہے نا پراجیت کا وہ ہو گیا اسے بول ہیں گوگل پہ سرچ کرنا بلو پ
اچھا ہ بلو بڑی چل رہی ہے آج کل تو بلوٹی کا تو بڑا وہ ہے
دیکھو میں نے تو مجھے لگا کہ مجھے تو یہ کرنا چاہیے تو میں نے تو کہیں سے لائی توڑ کے مجھے دکھ گیا تو میں اسے توڑ کے لائی میں نے اگایا ماشاء اللہ سے میرا پیڑ بھی اگ گیا اتنے سارے ہو گئے
چلو بڑھیا ہے تم نے تو اپنے گھر میں اپنے لیے بنا لی
بنا لیا کیونکہ مجھے ایسی ایسی چیزوں کا بہت شوق ہے کچھ الگ کرنے کا
چلو بڑھیا ہے نا تم ب مطلب سوچتی رہتی ہو کہ کیا نیا سے نیا کرنا چاہیے ہمیں اپنی لائف
لائف میں میں بہت نیا کرتی ہوں کچھ عجیب و غریب کرتی ہوں سب یہ کہتے ہیں تو پاگل ہے تو کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں مجھے مزہ آتا ہے ان میں
چلو دیکھ اپنی دیکھو لائف تو جین ہی چاہیے یہ آج کل کے ٹائم میں تو اپاجو تم کو اچھا لگتا ہے تم کرتے ہو کوئی غلط کسی دیکھو کسی کا برا تو نہ کرتے اچھا ہی کر رہے ہیں
فون سے اپنی خوشی ہے جس میں اپنے آپ کو خوشی ملے اور کچھ اچھی عادتیں ہوں وہی تو اچھی بات ہے
اور دیکھو بین بات ہے اس کا کوئی تم کو نقصان بھی نہ ہے فائدہ ہی فائدہ ہے اس سے دیکھو تمہارا ویٹ بھی لوز ہو رہا ہے تم کہہ رہے ہو اس سے چائے بھی کتنی اچ اچی بنتی ہے فوااد بنتی ہے
جی اور اسے یہ بتاتے ہیں جیسے میں نے گوگل سرچ کرا کہ اسے رات کو پیتے سوئے تو نیند بھی بہت اچھی آتی ہے
چل کے دیکھووں کو نیند
نیند کی اتنی د کٹھے آج کل تو بہت ہی زیادہ
ہوں یہ تو سب سے بڑھیا ہوگ نا کہ تم نیند کی گولی نہ کھانی پڑے گی تم سبو اس کا پانی پی لو پانی بالکل صحیح کہا تم نے
اب میرے پودے د میں پھول آ رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کل میں نے بنا کے پی
چلو بڑھیا ہے یہ تو کھر تمہارے لیے
آپ بنانا یا پودا مل جائے گا نرسری میں شوق ہے ویسے آپ کو پودوں کا پیڑ پودوں کا
پوبے لگانے میں نے بھی اپنے گھر میں ہمار میرے ہسبینڈ کو میرے شوہر کو تو کچھ بہت شوق ہے انہوں نے کہ پودینہ لگا رکھا ہے گھر میں ہم تو اس کی
میرے پاس بھی ہے پودی نے کااہ پیڑ
ہاں اس کی تو چٹنی گھر میں ہم جو پوودینے کی چٹنی بناتے ہیں اس کے تو ایک سواد ہی الگ ہوتا ہے
بالکل اور جو بازار سے ہم خرید خرید کے لیے اس کا تو کوئی سواد ہی نہیں ہوتا ت تھاا
نہیں اس میں خشبوئی نہیں آتی اگر ہمارے گ میں لگ رہا ہے یار ہم اسے توڑے گھر میں سے ہی تو جب توڑیں گے نا جب خوشبو پوٹنے لگے گی اس کی
بالکل صحیح تھا تو میں ہم نے تو میں نے تو کڑی پ پ بھی لگا ایا کئی بار ہوتا ہے بچے کے تو وہ بھی تازہ تازہ دوڑ ڈال دو کتنا اچھی خوشبو آتی ہے اس میں اور سواد بھی الگ ہی ہے ہے اور جو ہم بازار سے لیتے ہیں وہ تو پتا نہیں نہیں کیسا ہوتا ہے
اب میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اب سبزیاں لگاؤں گملوں میں کیونکہ اتنی جگہ تو ہے نہیں کوشش کروں گی ضرور میں
میں بڑھیا لگتا ہے سب وہ میرے کو بھی شوق تو بہت کہ جیسے بینگن بودالگا لو ٹمٹا ٹر کا لگا لو مرچی کا لگا لو میرا بھی دل تو کرتا ہے میں بھی سوچ رہی تھی کہ نرسری جاؤں گی تو میں بھی کوود لے کے آؤں گ ج جا کے
میرے شوور کہتے ہیں ت خاما خا کیوں ان میں گش رہتی ہے تجھے اور کچھ کام نہیں ہے لیٹ جا آرام کر لے پھر یہ کہے گی میرے یاد ارا دوورا میرل مات رہد م کہ تمہیں نہیں پتا مجھے ہے نا ان سے سکون ملتا ہے
صحیح بات ہے اس سے انسان کی صحت بھی ٹھیک ہی رہتی ہے پھر بڑھیا رہتی
کہتے تیرے ب تو نہیں چلتا کہ تجھے پودوں سے سکون ملتا ہے من کہ ہاں بالکل ملتا ہے مجھے تو
دیکھو ہر کسی کو ہر الگ الگ جگہ سے سکون ملتا ہے آپ کو پودوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے سمے بتانا کئی لوگوں کو ککنگ کر کے اچھا لگتا ہے جیسے بڑھیا ہے نا کہ تم پودوں کی دیک پودے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں اور گھر پہ تمیں اس سے تازی سبزیاں بھی مل جایا کریں گی
اور کیا کیمیکل سے بچ جائیں گے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اتنے کیمکل گ تے ہیں ات ویسٹ ت آرٹیفیشیل کھاد گتی ہے
سحی بات ہے بالکل صحی بات ہے سماری بندہ صاف ستھرا بھی کھاتا ہے اپنے گھر میں بناتا ہے تو صاف ستھرے طریقے سے سب کچھ کرتا ہے
زیادہ شھ ملے گی سب چیز کچھ نہیں ملنے کا پھر کیمیکل کا اپنی چھت میں میں گارڈن بناؤں گی اور لگاؤں گے ان شاء اللہ
چلو بڑھیا ہے نا اچھا اچھا لا تم سے بات
مجھے بھی اچھا لگ آپ بھی لگانا اور ہاں اپراجی تک پودا ضرور لگانانا کیونکہ سب سے زیادہ نین کی دقت ہوتی ہے نا سب کو اور لانا اور جب اس کے پول آ جائیں بڑے خوبصورت لگیں گے ماشاء اللہ سے اور سب کو اس کی دو دو تین تین پھول توڑ کے
بالکل ضرور تم نے مجھے بتا بتایا میرے کو تو اتنا پتا ہی نہیں تھا کہ آپ رجدا کے پودے کاا اتنا
بہت فائدے ہیں آپ دیکھنا گوگل پہ سرچ سک
وہ تم نے بتا ہی دیا ہم نے کیا گوگل میں سرچ
ہ نہیں پھر ہاں پھر بھی اور زیاد تو جانکاری مل جائے گی نا اس سے
جب جاؤ گی تو تم کو سھ لے کے کہ جاؤں گی باجی
ہاں یہی کرنا آپ کے گھر کے پاس تو ہے نا سری وہاںصل نا
بالکل تمہیں سھ لے جاؤں گی نا تم تمیں بالکل ساتھ چلیں گے ہم دونوں لینے کے لیے
اللہ حافظ